وعلیکم السلام کیسے ہو بس ٹھیک ہے سب خیریت اور گیر پہ ا
جی سب خیریت الحمدلہ آپ نہیںے
جی بس سب خریت سے ہیں بس آپ سے یہی پوچھنا تھا کہ آپ باہر کا کھانا اور گھر کے کھانے میں کیا سمجھتے ہو
جی جی جی اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ کہ جیسے گھر کھانے کے تو بہت ہی فائدے ہیں ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے اور کوئی دقت پریشانی جن سے کھانے سے اور باہر کے کھانے سے بہت سی ایسی
بیماریاں ہیں بعض بیماریاں ایسی ہیں جو علاج بھی نہیں ہے م جن کا علاج ہے بھی تو ڈاکٹر سمجھ نہیں باتیں جب تک بےبود ہے
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ
ابھی حال فی الحال کی ہی بات ہے بس ہم لو بھی باہر چلے چار پانچ یاار دوست کے بھا کھیلے نہ کو جائد لینے کا سب اور ہے پھر ذائقہ لے لیتے ہیں آج باہر کا تو وہی جائے کہ بی ہم لوگ نے تو ہم ہوٹل پہ جاتے ہیں اب دیکھو آپ جانتے ہو بعض ہوٹل ایسے ہوتے ہیں جو پردے میں کھانا بناتے ہیں اور بعض ہوٹل ایسے ہوتے ہیں جو کھلا ہوتا دن کا سب پھر شامنے کھانا بنند ہے سامنے سے تو ایے کوٹ ہم بیٹھ گ وہاں ج کے میں آتا وہاں سے بھنے آنے کے بعد انہوں نے مینیو دیا پانی وانی رکھا بغاا یہ جیسے مان بجی
ہاں وہ بہت اچھی طرح مہمان بی کرتے ہیں کیکہ وہ چ ہیں ہمیں پیسہ لینا زیادہ سے زیادہ ہوں
ہم نے آڈر مینو دیکھا آڈر کرا ہم نے ایک وہ کر دیا تھا پالک پنیر اور ایک س تو ہوتا ہے نا جیسے ہم لوگوں کو تو تو کھانا وانا بنانا آتا نہیں
جی جی بالکل
بندہ نے دیک نہیں کیسے بنتا ہے
جی جی
تو من میں آیا کہ دیکھتے ہیں ہم چلے گئے کھڑے ہو گئے دیکھنے ل گئے دو دن کے بعد ہمارا انہوں نے بنانا لوگ بھ جن مارا لوگ ہے بج ن اپری بنڈائے جیسے انہوں نے پالک لیا اپنا کاٹنا چالو کراٹاٹنے کے بعد ابھی دھوئیں گے پہلے انہوں نے کیا تھا انسر کے ابھی دھویں گے پھر کاٹیں گے اتن نہ ایسے کارشن چالو کر دیا چلو کوئی نہیں دھوئیں گے اس کے بعد جو کالا پالا ہے وہ ہٹا دیں گے تو انہوں نے ہٹایا نہیں نا دویا دوں نے اپ ویسے ہی کرتا کاٹ کے اپنے مسالے وسالے پیاز ویاز کاٹی چار سے بنانا چالو ہ میران بھائی جان دو تو لیتے آپ اچا تو بھائی دھو کے رکھتے ہیں
جی جی
اب اندر سے من خراب ہو گیا نا کھانے کا
ہاں ہاں ہاں وہی بات چھوٹی ہے نا کوتے کہ مکھی نہیں لل نگلی جاتی
بس بس وہی بات پھر اس کے بعد بھی دیک یہ آب جس کڑھائی میں صبح سے سب کاہ کھانا بن رہا ہے بنا دھوئے اسی کڑھائی م ہلکا س پانی ڈالا چم سے گھمایا اور بھیج دیا گئلی الی وہی یر د میں اس کے بعد اس کرا ب جو کرا وہ تیل جو صبح سے دن کا یوز کر رہا تھا نا وہ تیل بالک اگر وہ جایا کرے گا تو س پ خراب ہو جا تو ک کو گھمیا جا رہا ہے ہو ال کو بنانا چاہ لا بنا کے دیا لیک ایسے ہی بچ کھے کا تو من ہوا نہیں لیکنا پڑے گا اب اللہ کا فمانبک طرح سمجھو کاؤ
ہاں ہاں ہاں سی سب
تو بسم اللہ پڑ دی کانا شروع کرا کھا پی کر نے بھائی اب چلو اسی سام نے پان پر
جی
کا کھانا تو بہت دن نہیں کھانا اور اب یہ دیکھو ب اس کے نقصان دے وہ ایک دن کا طریقہ تھا بنانے کا
ہاں ماشاء اللہ اگر کسی ایسے ہوٹل وغیرہ میں بناتے ہوئے دے گا آپ نے محسوس کیا یہ آپ کو آپ نے مجھے شیر کی بات تو اچھا لگا میرے کو بھی پر یہ عقیقتی یہ میں نے بھی کئی بار ایسا دیکھا ہے تو میں کھانا نہیں کھا کے آئی تھی میرے سہرب نے بولا کھا نہیں رہی ہو مری یہ والا یہ نہیں کلے گا ہم پہ ہمارے سے نہیں ہوگا یہ والا آو دیکی مکھی نہیں نکلی جائے گی پہ کیونکہ اتنا گھٹیا بناتے ہیں نا وہ کچھ کہہ نہیں سکتے جی بالکل
تو پھر اب اب اس کے نقصان سنیے آپ اب نقصان ابل نان آانی ہوتا ہے د تیل گرم کر رہا تھا صبح سے جو چل رہا ہے پھر اس تیل سے سب سے بڑی بیماری ہے ہارٹ اٹیک
ہاں اور وہ آئلی بھی جو لی ہیں نا وہ اتنا خراب لیتے ہیں بہت زیادہ
ہاں ہاں وہ تھرڈ کوالٹی ہوتا ہے ایک دم بیکار جضایا تیل جو ہوتا ہے نا جضایا تیل ہوتا ہے بالکل وہی تیل تو اب اس سے تیل سے کیا ہوگا ہارٹ اٹیک کی بیماری مٹا پا موٹا پاس تو تو ایک بار پ چھان د م لیکن ہارٹ اٹیک کا کیا ہوتا ہے کہ اندر ہی اندر درد ہونا چالو ہوگا آپ کو پتپ لگے گا گیس کا درد ہے اور ڈاکٹر کے پس بھی جاؤ بعس ڈاکٹر جس ہوتا ہیں وہ گیس کی ہی دوائی دیتے ہیں جب تک ان کو پکا ب ب ایسے کر رہا ہے
جی جی
جو رپورٹ کروائے گا پہلے
جی
اب ڈاکٹر تو گیس کی دوائی دے کے بھیج د گا اگر آپ کو ایک ہارٹ اٹیک آ گیا دوسرا ہارٹ اٹیک آ گیا تو اس میں تو بندہ خراب
ہاں ہاں بالکل
یہناالو تو بھارتی چیزوں کا یہ نقصان ہے جو نہ صاف صفائی ہے نہ کچھ س اپر سے اب کامنا ہے اب تو کو مارک کتنا فائدا اس کے تو فائدے فائدے ہیں ا سارا بچا وٹامن سارا صاف صفائی سے بنتا ہے نا اور ماں کے ہاتھکانا تو بس ماںات وہ بتائیے
جی جی جی جی اگر گھر کا کھانا کھائیں گے نا تو ماشاء اللہ بہت اچھا بھی لگتا ہے خود کو ایک تو باہر کا یہ ہے کھانا کاتے ہیں تو کو پیسے بھی جاتے ہیں ہمارے ورتھ میں ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ ہیل کھانا نہیں ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا اور اس سے الگ یہ ہے کہ ب ہماری بھی کافی ہو رہی ہیں آج ٹائم میں تو وہ زیادہ تر کینسر ہے مائگرین ہے یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں یہ باہر کے کھانے سے ہی ہو رہی ہیں
بھی فاسٹ فوڈ آ گئے ہیں موم
جی جی اب پہلے دیکھو ہمارے امی جان ابو تھے تب وہ ان کے ٹائم میں ایسا باہر کا کھانا نہیں تھا تو یہ ساری بیماریاں بھی نہیں تیں وہ بولتے تھے پہلے دیسی ک کانا کت تھے گھر کا ہی کاتے تھے باہر بنتا ہی نہیں تو تو بیماریا بھی نہیں ہوئے ہوتی
د سک د سک ہمارا بھی ایریا دیکھ اب ہماری جان مناتی ہیں ماشاء اللہ بہت پیار کھانا بناتی ہیں ا پہلے ہرے برتن دھوئیں گے وہ
جی جی بالکل
چنڈ لے گا جس میں کھانا بنے گا پھر سبزیا دولیا جو بھی سبزی بنے گی سبزی کو دھونے کے بعد کاٹا جائے گا پھر دوبارہ دوایا جائے گا
جی جی
دھونے کے بعد ان کو رکھا جائے گا اور جو تیل بھی یوز کرتے ہیں تو اول درجے کا تیل استعمال ہوتا ہے ہمارے گھر میں نا کاٹ کے سب دور دوار یا
ہاں گھر پہ تو ہمیں یہ ہے کہ جیسے کوالٹی ہوتی ہے نا وہ زیادہ تر بیٹری لے کے چلتے ہیں اور زیادہ تر گھروں میں جی جی بالکل یہ ہے کہ آئلی بھی آ اپنے گھر کا کھیت کا سرسوں ہے سرسوں سے نکلوا کے جبھی کھاتے ہیں ہم خود کی بتائے ہیں خود ہم جبھی گھر کا ہی تیل کھاتے ہیں باہر کا ہم بازار کر نہیں کاتے کیونکہ وہہت مکس آتا ہے پتا نہیں کس کس چیز کا آئل آتا ہے اس چیز میں
جی وہ لوگ تو مکس کر دیتے ہیں ان کو تو پیسہ بنانا ہے اپنا تو وہ مس کر تھوڑیھیان رکھیں ہیل کا
لیتے ہیں ایکسٹرا لیتے ہیں وہ ہاں اسی چیز کو ہم گھر پہ کھا سکتے ہیں تو وہ صحیح کھا سکتے سے
جی جی اب دیکھ لو اب مسالے دیکھ لو مسالوں کے اندر کیا آتا ہے آج کے ٹائم پ صرف کلر آ رہا ہے اب ہم لوگ گھر میں اھر مسالے پیستے ہیں مسالے لائے سکھائے اور پیس لیے گھر میں پیور مسالحے کوئی نقصان نہیں
ک لو آپدا تو ان سے کوئیان بھی نہیں میں کیا ہوتا کلر ہوتا ہے زیادہ تر
جی جی ہاں کلر ہوگا اور تھوڑا سوادشٹ بناال کے لیے ان میں کیمیکل بھی ڈالے جاتے ہیں کہ ہاں ہاں سوادشٹ لگے تھوڑا
سواد بے سواد بنیا ہے
جی جی بالکل یہی ہے ہماری تو یہی ہے کہ باہر کے کھانے سے تھوڑا دوری بنائے رکھیں تو
اپنا گھر کا بناؤ سوستھ رہو اور کھاؤ اچھے سے اچھا بناؤ اچھے سے اچھا کھاؤ ج تو ہمارے گھر میں بنتا سب چیز روگ صاف صفائی سے سب اچھے سے بن گی اور تیل بھی ات نہیں لے گ کا وجنا ہے کیا ماننا کا ہے
بالکل میں بھی گھر پہ ہی کھانا بناتی ہوں باہر نہیں بناتے ہلکا نہیں لانے دیتے تی ہ سہرا تو بچے بہت جد کرتے ہیں پر پھر بھی نہیں لانے دیتی ہوں میں اچ اس چیز کو سہمت نہیں ہو بالکل باہر کے کھانے سے
میں بھی بالکل سہمت نہی ہوں باہر کے کھانے سے بالکل دیکھو نقصان ہی نقصان ہے باہر کے کھانے سے اور جیسے آج کل کے چھوٹے بچے بہت کرتے ہیں کہ باہر کا یہ کھا ہے وہ کھا تو اس سے اچھا گھر میں بنانا بار کھائے گا
شو کے لیے آئس کریم آ رہی ہے اس ٹائم موسم میں گرمیوں کے موسم س میں تو وہ کتنی پتا نہیں کس چیز سے بنااتا
ج ج ج سارا کیمیکل ہوتا نے کیمیکل برف میں کیمیکل ڈالے کلر وغیرہ ڈالیں گے وغیرہ ڈالتے بے
جی بالکل